اللاملیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں
میں اچھا ہوں آپ کیسی ہیں
میں بھی اچھی ہوں اور گھر میں سب کیسے ہیں امی ابو لوگ کیسے ہیں
گھر میں بھی سب کھی لیتے ہیں امی ابو لوگ بھی ا سب کھی دیتے ہیں
جی اچھا کیا چل رہا ہے پھر
کچھ نہیں ابھی تو مارکیٹ سے آیا تھا کپڑے خرید کے
اچھا کپڑے خریدنا بھی کیا کسی کی شادی ہے یا کوئی فیسٹیول
ہاں میرے دوست کی میرے دو میرے فرینڈ کی بہن کی شادی ہے
اچھا تو یہ ابھی ہے کتنے دن بعد ہے شادی
ابھی شادی تو ایک ہفتے بعد ہے لیکن سب کچھ مطلب ریڈی کر کے رکھتا ہوں کیونکہ اس کے مطلب سسٹر کی شادی ہے تو تھوڑا سا ہیلپ بھی کرنا پڑے گا نا اس کی
ہوں چ
شادی میں ہاتھ بٹانا پڑتا ہے
اچھا ہاں صحیح بات ہے پھر وہی کے ہے دونوں مطلب لڑکا لڑکی ایک ہی جگہ کے ہے دوسری جگہ جا رہے ہیں جا رہی لڑکی شادی کر کے
نہیں یہیں کہ ہیں دونوں
وہی ہے پھر اچھا انجوائے
ہاں وہی تو وہی کپڑے وغیرہ لے کے آیا تھا مارکیٹ سے ایک ایک تو آج کل مطلب جو ٹائپ کے کپڑے چاہیے مطلب جو دیکھتے ہم لوگ انٹرنیٹ پہ ریل پہ یوٹیوب وغیرہ وہ مارکیٹ میں ملتے نہیں جلدی پھر بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے ہاں
ہاں جیسے مطلب میں بھی دیکھتی ہوں ریلس میں اتنا اچھا مطلب کمبینیشن دکھاتا ہے بہت ہی خوبصورت خوبصورت کلر کرسٹل کلر شرٹ مطلب نا کہ مطلب لگتا ہے ایسا مل جائے تو مزہ ہی آ جائے لیکن جب لینے جاتے ہیںلب کسی کے لیے بھی بھائی کے لیے اپنے یا تو پھر ا مطلب شوہر کے لیےکے لیے بھی بھوک کے لیے تو مطلب م تو ایسا لگتا ہے کہ یار جو دیکھ رہا ہو تھا تو مطلب جیسے ریلس میں دیکھیں مطلب کچھ میں بھی دیکھے انسٹاگرام پہ سب پہ ایسا تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے مطلب مارکیٹ میں وہی اولڈ ڈیزائن کا جینس جس جیسا رہتا ہے اور شرٹ بھی مطلب چیک والا یا تو پلین یہی تک پر ملتا ہے بس
ہاں وہی تو اور اوبر سے مطلب مجھے نا فکس ریٹ والی دکان پہ آنا زیادہ پسند ہے کیونکہ وہاں پر مطلب جو پسند آئے اس کا ریٹ فکس رہتا ہے اور مطلب جو پسند آیا اس کو لے کے آ جاؤ باقی کہ جہاں پاس مطلب پرائز فکس نہیں رہتا نا وہاں اپنے اندر ایسا لگا رہتا ہے کہ اور کم ہو جاتا اور کم ہو جاتا
صحیح صحیح بات ہے صحیح بات ہے
ہمم
تو میں بھی مطلب فکس ریٹ میں ہی جاتی ہوں یا تو مال سے شاپنگ کر لیتی کیونکہ تو ہے نا ہ مطلب لڑکوں کے لیے مال بہت اچھا آپشن ہے وہاں ن ہر ٹائپ کا مطلب ہاں کیونکہ مطلب اگر ہم دکان جاتے ہیں تو وہاں پتہ ہے وہی بلیک جینس بلو جینس مطلب یہی اور کیا ہے نا مال جاتے ہیں نا تو تھوڑا فیشنیبل ہر ٹائپ کا مطلب کپڑے مل جائیں گے آپ کو ہاف شرٹ تین شرٹ
نا کہ نارمل شاپ جاؤ آپ وہاں پرس وہ نکال نکال کے دکھاتے ایک ایک کر کے اور اگر آپ کو پسند نہیں آتا نا تو پھر برا لگتا ہے کہ کیا نام ہے پسند نہیں آیا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اب لینے آئے تو ایک کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہی پڑے گا وہی اگر مال میں جاؤ تو وہاں پس کوئی کھڑا نہیں رہتا کہ آپ کو لین ہی پڑے گا پسند آیا تو آپ لے لو نہیں آئے تو رکھ سکتے ہیں
اور مجھے لگتا ہے کئی جگہ میں جاتی ہوں شاپ میں تو وہ تھوڑا سا نہ کہیں مطلب سست جیسے بھی رہتے مطلب دکھانی ہی نہیں مانگتے اگر کہیں گے بھائی تو اب ایسے کپڑے چاہیے کوئی میم نہیں ہے نہیں ہے ایسے کر کے مطلب یہ کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسا کو کھانے کا مطلب یہ نہیں رکھتے کیونک ایک ایک کپڑا نکال کے د
مجھے بھی یہ بات صحیح لگتا ہے کیونکہ دیکھو جو شاپ میں ہم لوگ جاتے ہیں وہ اپنے حساب سے اچھے کپڑے دیتے ہیں اور ہم لوگ کو کس ٹائپ کے کپڑے اچھے لگتے ہیں وہ الگ ہو سکتے ہیں تو ایسے میں مجھے مطلب وہ آشن صحی لگتا ہے ج اسس سے کپڑے تنگے رہتے ہیں جاؤ اپنی پسند سے دیکھو جو جو پسند آئے سائز ٹرائی کرو اور پھر اس کا بل بنا کے کے لے آؤ نہ ہی کوئی زیادہ پوچھنے والا نہ ہی کچھ کرنے والا اور کوئی آفر وغیرہ آتا ہے تو وہیں پس لکھا رہتا ہے مال میں
ہاں صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور جیسے کہیں گ کیا ہاں جیسے نارمل دکانوں میں جاتے ان کو بولتے بھائی سب ایسے دکھاؤ ایسے دکھاؤ اتنا سارے نکل والے تھے پھر وہ کئی بار تو کئی لوگ تو غصہ بھی کرنے لگتے آپ اتنا مطلب ٹائم ویسٹ کیے میرے امپلائے کا اتنا مطلب کہ یہ کیے اس کے بعد پھر آپ لینے سے منع کر رہے تو بھائی پسند آئے گا تبھی لیں گے نا ایسا تھوڑی نہ زبردستی رکھ لے اور ہاں اور مال میں وہی بات نا اور مال میں یہ رہتا ہے اچھا کہ مطلب ہر ٹائپ کا رہتا ہے مطلب نیو ڈیزائن اولڈ ڈیزائن ہر ٹائپ کا جو بھی اور اس میں تو حد تک یہ بھی رہتا ہے آپ کو سب چیز مل جائے گا بلٹ ٹائی ٹی شرٹ مطلب کہ شوز سوکس جیکٹ ہر ایک چیز مل جائے گا مال میں مطلب
ہ مال میں جیسے کہ الگ الگ جیسے کہ اسٹائل کرنا کپڑا جیسے کوئی سا جیکٹ کے ساتھ کون سا شرٹ تو وہ بھی کر سک ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں ہاں اور یہاں پرس الگ الگ سے دیکھتے ہیں نا تو وہ تھوڑا ہو جاتا ہے
مال میں تو میں جاتی ہوں کیک اتنا کنفیوز ہو ہے یہ بھی اٹھا لی یہ بھی اٹایا پھر میں سوچتی ہوں کون ساوگ کبھی اس کو رکھ رہی ہے کبھی اس کو اور یہ چیز دکان میں نہیں کر سکتے ہم
ہاں یہ بھی ہے بال میں بہت زیادہ وورائٹی رہتی ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے کیا لے کیونکہ ہر کچھ اچھا لگنے لگاتا ہے کیونکہ لائٹنگ بھی بہت اچھی رہتی ہے ایک چیز میں بتاؤ مال کی لائٹنگ کافی اچھی رہتی ہے
صحی بات ہے ہ سب وہ تو بہت مطلب اور مال میں یہ بھی خاصیت ہے نا کہ آپ کو مطلب برانڈیڈ چیز ملے گا اور اوپر سے آپ کو مطلب کہ مول بھاؤ کرنے کے لیے تو بالکل ضرورت نہیں ہے اور کیا ہوتا ہے دکان والے کے سامنے مطلب وہ اتنا ہائی ریٹ بتاتا ہے نا کہ اگر ہم اگر جس کو بارگیننگ کرنا نہیں آتا جس کو مول بھاؤ کرنا نہیں آتا ہے تو وہ مطلب کر ہی نہیں پائے گا وہ ٹھگا جائے گا ایسا ہوتا ہے جیسے میں بھی مطلب زیادہ تر فکس ریٹ پہ ہی جاتی ہوں یا تو مال میں جاتی ہوں انہیں دو چیزوں کو میں یہ کرتی ہوں مطلب جیسے کہ مجھے ایسا نہیں لگے کہ گھر میں لانے کے بعد یا کوئی بول د نہیں یہ تو اتنے کا ملنا چاہیے تھا تو مطلب یہ ہو جاتا ہے اور دکان والا پت کیا کرتے ہیں کہ جیسے برانڈ نہیں بھی رہتا ہے نا تو اس کو مطلب بولتے نہیں نہیں یہ تو نیا برانڈ ہے یہ ہے وہ ہے کر کے بیج دیتے ہیں
ہاں وہی تو اور مجھے یہ چیز پوچھنا تھا کہ آپ مول بھاؤ کیسے کراتی ہیں
میں تو میں تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بس وہ بولتے ہیں میں کچھ تھوڑے بہت کم کر دیتی ہوں اسی لیے تو میں فکس میں جاتی ہوں تھوڑی بہت م کم ہو پاتے اور کئی بار وہ مانتے بھی نہیں ہے نا
اچھا ہاں ہاں
بھی لگنے لگتا ہے اور کہیں زیادہ کم تو نہیں کروا دیے اور کئی بار مان جاتے تھ پھر لگ تو کہیں کم تو یہ ہ اور کم ہونا چاہیے اسی لیے مجھے بہت کنفیوژن لگتا تو میں مطلب پکس والے میں ہی جاتی ہوں
میرے ساتھ بھی ایسی ہے جیسے کہ میں کبھی چلنے جاؤں مول بھؤ مطلب میرا مول بھؤ بہت کلیئر رہتا ہے کہ مجھے اس پرائز پہ چاہیے تو اس پرائز پہ اگر مل گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں نہیں لوں گا اور اگر مجھے کوئی چیز بہت پسند آگی تو میں تھوڑا ایکسٹرا پے کر کے بھی لے ہی لیتا ہوں کیکہ مجھے ایسا لگتا کہ پسند پہ پیسے ڈیپینڈ کرتے ہیں
صحی بات ہے اور وہ لیکن ایک چیز ہے جیسے لڑکیوں کو کیا ہے نا لڑکیوں میں کپڑوں میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا مول بھؤ کر آئے لڑکوں کا کیا ایک شاید چودہ یا پندرہ سو کا دیتا ہے نا کتنے کا دیتا ہے ایگزیکٹ تو مجھے نہیں پتا مطلب اسی ریٹ میں سم تھنگ رہتا ہے پندرہ سے سے دو ہزار ہے نا اسی بیچ میں رہتا
سیون ہنڈریڈ سے اسٹارٹ ہو جاتی مطلب ہر طریقے کے دیکھا جائے اور پھر جاتے آاتے ٹو تھازینڈ تھری تھازینڈ تک جا سکتی برانڈیڈ وغیرہ والے کپڑے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہوں
تو مجھے وہی مطلب یہ لگتا ہے کہ کیا نام اس کا مطلب ٹھیک ہے مطلب آپ لوگ کو سمجھنا اور ہم لوگ کا کیا ہے لڑکیوں کا مطلب کچھ نہیں سمجھ میں آتا کوئی کپڑا اگر دو ہزار کا دے رہا تو کوئی تین چار سو پانچ سو کا بھی دے دے گا ایسا رہتا ہے مطلب ہم لوگ کا برانڈ نہیں رہا نا لڑکیوں کا
ہاں یہ بھی آپ لوگ کو تو مطلب نارمل شاپ سے لینے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہوگا کیونکہ مال میں ہائی فائی ویلیو بھی رہتا ہے میں نے دیکھا اکثر
ہاں وہئی بات ہے
ہم لوگ کاہ تو مال میں بھی اھا ہی ویلو رہتا ہے تو ہم لوگ لے لیتے ہیں
نہیں مجھے تو لگتا ہے لڑکیوں لڑکوں کے لیے مول ہی بیسٹا ہے یہ ہے
ہاں
لڑکیوں کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں نا تھوڑا سمپل تھوڑا مطلب مڈ مطلب ویسا ٹائپ کا ملتا ہے جیسے ا کیا کہ سکتے اس کو لڑکیوں کے بس س ل رہتا ہے اور جیسے مطلب میں ہم لوگ جیسے اور جی دکان سے لیتے ہیں نا وہ تھوڑا چٹک مٹک تھوڑا مطلب ہیوی اس ٹائپ کا ملتا ہے مال میں وہ آپشن نہیں رہتا لڑکیوں کا
ہوں
بہت کم رہتا ہے اس ٹائپ کا آپشن
وہی تو
صحی ہے پھر آپ نے کتنا لیا کپڑے کتنے کپڑے لیے آپ شادی کے لیے اور ریسپشن کے لیے دونوں
ہاں میں نے ہلدی کے لے لیے مہندی کے لے لیے دیے شادی کے مطلب تھوڑا اچھا جگہ پہ ہو رہا ہے تو ہر چیز کا فنکشن بن رہا ہے ہاں تو کوم مطلب سب لوگ یلو اییلو کر رہے ہیں تو مجھے بھی پہننا پڑ رہا ہے یلو باقی میں ات شوقین نہیں کہ یلو ہی یلو پہنوں باقی کیونکہ سب لوگ پہن تو اچھا نہیں لگتا اب لوگ الگ سے بن کے جاؤ اسی لیے میں نے یلو بھی لے لیا ہاں
کررتا ہے
لو
کیکہ لڑکوں کا کرتا ہی اچھا لگ اچھا شرٹ لیے آپ کرتا لیتے تو بہت اچھا لگتا اج کل لڑکی کرتا پہن رہا ہے نا اس سالی میں
ہاں وہ تو ہے لیکن مطلب میں کرتی اکثر نہیں پہنتا نا تو میں سوچ شرٹ لے لوں ڈیلی یوز میں بھی کبھی کام آ جائے کبھی ضرورت مطلب وہ کرے تو
اور ہلدی میں مہندی میں گرین
مہندی میں ہاں گرین کلر کا کرتا دیا کیونکہ کرتا بڑا اچھا مل رہا تھا گرین کلر میں
اچھا اور شادی کے لیے شرٹ پہن
شادی کے لیے میں نے لیا وہ ہاں نارمل شرٹ پینٹ لیا مطلب تھوڑا سا وہ نیا ڈیزائن کا تھا تو میں نے لے لیا شرٹ پینٹ
اور رشپسن کے لیے
ریسیپشن کے لیے بلیزر وغیرہ مطلب وہی بلیزر اور پورا وہ سوٹ جو رہتا ہے وہ ویسی گل ہے ہاں ہوں
حی ہے پھر تو کب سے شادی ہے ابھی کچھ ہفتہ دن بعد سے کب سے شرو ہوگی اسٹارٹنگ فنکشن
شادی کا فنکشن تو ہ مطلب ایک ہفتے بعد سے شروع ہوں گے
اچھا پھر اور کون کون آ رہا ہے آپ کے دوستوں میں
دوست تو سارے آ رہے ہیں کیونکہ مطلب سب لوگ یہیں ابھی جو جو یہاں پر رہنے والے وہ لوگ تو آ ہی رہے ہیں باقی جو دور دور سے رہنے والے ہیں وہ مطلب شادی والے ہی دن آئیں گے اور پھر چلے آئیں گے رک کے
تو یہی پروابلم ہو جاتا ہے نا مطلب
ہوں ہ
کہ مطلب آتے ہے ایک ہفتہ پہلے نہیں لیکن مجھے لگتا پس والے جس دن رہتا شادی اس دن انجوائے کرنے جاتے پھر واپس گھر آ کے کہ گھر میں آرام کر لو یہ مطلب زیادہ اچھا بینیفٹ ہو جاتا ہے ان کے لیے
ہمم
اور شادی والے گھر میں آرام کرنا نہانا دھونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے
ہاں یہ بھی ہے چلیے ٹھیک ہے پھر میں رکھتا ہوں کال
ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ